وعلیکم السلام آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی میرا گلا سوکھ گیا تھا
بالکل مجھے بھی آپ کی آواز نے آ رہی تھی میرا بھی گلا سکھ گیا پانی پینی پڑی
ارے ارے ارے اب اب ٹھیک ہے آپ کی صحت ٹھیک ہے
الحمد للہ آپ ٹھیک ہیں آپ کی صحت ٹھیک ہے
جی شکر شکر اللہ کا بہت ٹھیک ہے آپ سنائیے آپ کا صورتحال کیسا ہے
بس چل رہا ہے آپ کے گھر والے کیسے ہے
میرے گھر والے تو ٹھیک ہے آپ کے والدین آپ کے بھائی بہن آپ کا خاندان کیسا ہے
بہت ہی اچھا ہے الحمد للہ سب ٹھیک ہے وہاں کیسا موسم ہے
ا یہا یہا کا موسم تو الله بچاۓ کیا گرمی ہے ایسے لگ رہا ہے کہ زمین تو تھپڑ پڑ رہی ہے گرمی کی زمین ہمیں تھپڑ مار مار کے گرمی گرمی کے تھپڑ مار رہی ہے
یہاں بھی کچھ ایسے ہی حالات ہے بہت زیادہ گرمی ہے جتنا انسان کو برداشت نہیں ہوتا نا اس سے کئی زیادہ گرمی ہے یہاں
اپر سے ہماے پڑوسیو کو پاور کٹ ہے میں کہہ رہی ہوں ان کا حال کیا ہوگا آج دن کو
ہ ہ اس گرمی میں پاور کٹ ہونا موت کے برابر ہوتا ہے
ارے ہمیں دو گھنٹے پاور جاتا ہے تو اتنی شدید گرمی ہوتی ہے اتنی شدید گرمی ہوتی ہے کہ میں پتا بھی نہیں پاوگی
انورٹر نہیں ہے کیا آپ کے گھر پہ
ہا ہا پر وہ اسکا جو ہے اسکی بیٹری ختم ہوگیی ہے تو وہ اس لیے تب جب تک اس کی بیٹری آئے گی تب تک کمفٹ رہے گا
صحیح بات ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے لیکن انورٹر کا نہیں
ہوں جی جی جی بہت بڑا مسئلہ ہے
اور سناے آپ میں نے سنا تھا آپ کے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں
ہ دیکھیے جی ایک خود ہے مہمان جن کا آدر کرنا جن کو ماننا ہمارا ہمارا ہمارا ہمیں اچھا لگتا ہے ہمارا فرض ہے وہ اور مہمان جب ہمارے گھر پہ آتا ہے تو وہ ہمارا نہیں کھاتا الله تعالی کا کھاتا ہے ٹھیک ہے تو کبھی بھی ناک نہیں چڑھانی چاہیے مہمان آنے کے مگر اب کچھ ہوتا ہے بدتمیز لوگ اپپا آپکو پتا ہے مھ معن اور بتامزیو دونو دونو الگ الگ چیزے ہے کو سیم نہیں مانتے مطلب دونوں ایک ہی درجے کے نہیں ہو تے
بالکل بھی نہیں
کچھ ہوتے ہے بدتمیز لوگ وہ آتے ہیں کسی کے گھر ان کے پہلے بنا پوچھے آتے مجھے نا بن بلائے مہمان
ہاں کچھ لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے نہیں
جی جی جی جی وہ ویسے سے ہے تھوڑے بن بھلائے ٹائپ سے اور پھر وہ جب اتے ہیں پھر وہ بہت بہت پریشان کرتے ہیں پریشان کیسے کرتے ہیں اپنی عاداتوں سے اگر ان میں اچھی عادات ہوئی تو وہ ہفتہ کیا مہینہ بھر بیٹھے سال بھر بیٹھے
انسان کو فرق بھی نہیں پڑتا اگر سال میں بھی بیٹھے گے تو
ہا ان کا کچھ انسانوں کی غلط عادات ہوتے ہیں مطلب ہا تمیز نہیں ہوتی تو اس اس وجہ سے جو جہاں وہ رہ رہا ہے وہ انسان چڑ چڑا ہو جاتا ہے پڑ پڑا ہو جاتا ہے تو
بالکل صحیح
جی جی جی جی جی بہت عذاب ہو گیا ہے
مطلب اس کو تمیز نہیں ہے جیسا اپ کہہ رہی ہے تو اس حساب سے لگتا ہے اس میں تمیز نہیں ہے مطلب ایسا کچھ ہے
جی جی جی جی بالکل ایسی بات ہے تمیر نام کی تہ بھی نہیں ہے ان میں کیا بتاؤں اب آپ کو پتہ ہے ابھی ہی دیکھ لیجے میری امی جان کو آج کہیں جانا تھا
جی
تو امی جان کو جانا تھا اب یہ اچانک سے ا گئی تو میری امی جان کو کل تک روکنا پڑے گا پر کل تو جانا پڑے گا نا مجھ جی یہ ضروری ہے تو اب ہم کیا کریں گے نہ کہ نہیں نہیں یے کہتی ہے کی اپ اپنا گھر مطلب کی ہم اپنا گھر ان کے حوالہ کرتے اور یہاں پر یے اور گندگی پھیلائے تو اور ہم کہیں اور جا کے جائے ایسا ہو ایسا بول
اچھا مجھے بت یے مطلب گندگی کا جو آپ نے ابھی بولا کیا گندگی پھیلا سکتی ہے یے
تھوکے مارنا جیسے
آ سچ میں
جی بالکل تھوکے مارنا واش روم مے جا کے واش روم گندے کرنا صابن پے صابن کو ایسے ہی آمم ایسے ہی ضائع کرنا شیمپو کو ضائع کرنا اور گندگی لوفاؤں پے چپکانا مطلب بہت بہت بہت برا بہت برا رونا آتا ہے
یے تو بہت بری عادت ہے ایسے میں مہمانوں کو گھر گھس نے ہی نہیں دینا چاہیے نا
نہیں دیکھیے پھر پھر سے میں یے بات دہراؤں گی مہمان اور بدتمیز لوگ یے دو الگ الگ چیز ہے مجھے مہمان سے کبھی کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کبھی ہوگا مگر ہاں بدتمیز لوگ یے بدتمیز لوگوں میں آتے ہے آپ کو سمج آ رہی ہے
جی میں تو وہی کہہ رہی ہوں نا کہ ایسے لوگوں کو مطلب گھر انے ہی نہیں دینا چاہیے تھا
ہاں اچانک ٹپک پڑتے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا ہے جب تک نیچے ہمارے کچن میں بیٹھ جاتے
ایسے بھی لوگ ہے کیا ہی بول سکتے اب ہم گھر سے تو نہیں نکال سکتے ہیں نا اور اوپر سے آپ کہہ رہی ہیں یے نکلتی بھی نہیں ہے پھر
نہیں نہیں نہیں نہیں آپ سنیے میری بات یے بیٹھ جاتی ہے نا کہیں پے باض پھر اٹھنے کا نام نہیں دیا جاتا ان سے
اب آپ کو کیا لگتا ہے کتنے دنوں تک یے آئی ہوگی مطلب کچھ اندازہ ہے آپ کا اس بارے میں
ہاں مجھے تو کوئی اندازہ نہیں ہے میں تو چاہتی ہوں کل صبح ہو جائے اور یہاں سے پھر ہو جائے مگر کیا کروں میں مجھے پتہ ہے یے اس کا میگنیٹک پاور ہے
میری آپ کی امی جان سے بات ہوئی تھی
ہمم
وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ اس نے مجھے بولا تھا میں سٹرڈے اور سنڈے کو یہ ہی پہ بیٹھ جاؤں گی میں منڈے کو سوموار کو گھر جاؤں گی
اس کو تٹکلا کر کے بھیجیں گے ہم آج مجھے دوبارہ نہیں آنی چاہیے
کچھ نہ کچھ تو ایسے لوگوں کا کرنا پڑے گا نا مطلب اتنی گندگی اتنی بری عادتیں ایسے کیسے چلے گا نا یہ سب
صحیح بات ہے بالکل صحیح بات ہے اوپر سے مجھے آپ کو پتہ ہے مجھے زگی کھانے کا بڑا من ہو رہا تھا بڑا من ہو رہا تھا تب سے میں نے سوچا تھا ہم زگی لائیں گے ہم کھائیں گے مگر کیا کریں اس کو دیکھ کے میرا موڑ بدلتا ہے ایسے من چڑا موڑ ہو جاتا ہے میرا اچھا
ارے کوئی بات نہیں آپ اگر زگی کی بات کریں تو وہ ہم اوپر جا کے بھی کھا لیں گے
آپ کو کیوں دوں گی میں زگی اگر میں کھاؤں گی تو میں لاؤں گی اور کھاؤں گی پھر میں چاہے آٹھ لاؤں دس لاؤں گیارہ لاؤں آپ کو کہ میری کے ساتھ
آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ لانا مجھے ہی ہے تو لانے کے لیے آپ پیسے مجھے ہی دینے ہیں
کیوں میں خود بھی لا سکتی ہوں میرے ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے تھوڑی ہی ہے
ارے میں نے کب بولا آپ کے ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے ہیں میں تو خود کہہ رہی ہوں آپ خود جاؤ خود لاؤ لیکن میں جو ہوں نا مجھے یاد کر کے لاؤں
نہیں نہیں نہیں مجھے اج لانا ہے مجھے اج تین لانے ہے مگر خود کے لے لانے خود کے لیے کھانے ہیں
سنیے آپ میری بات آپ تین لاؤ دس لاؤ گیارہ لاؤ بارہ لاؤ بیس لاؤ آدھے تو میرے ہوتے ہی ہیں ایسا تو ہو نہیں سکتا آپ اکیلے کھاؤ گی اور مجھے امید ہے مجھے پورا وشواس ہے آپ میرے بغیر نہیں کھائیں گے
دیکھیے مجھ مجھے آپ کی امید اور وشواس توڑنے میں اچھا تو نہیں لگے گا پر ہاں تک نہ رکھیں اگر آپ خود ہی نہ رکھیں امیدیں تو زیادہ بہتر ہے وہ کہتے ہیں نا ا ایکسپیکٹیشن الویز ہارٹ
نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے مجھے آپ پہ پورا بھروسہ میری بڑی بہن بھی ہو آپ میری چھوٹی بہن بھی ہو آپ میرا سب کچھ ہو
دیکھیے بھول جائے ان سب بات تو وہ کھانے کے ٹائم میں یہ سب کچھ یاد نہیں رکھتی
آپ آپ یاد رکھ لیتی ہے مجھے پتاہ ہے نا آپ کے پرسو بھی اتنا اچھا سا چیزیں لائی تھی اور رات مے میرے بغیر کھائی ایسا تو ہوا ہی نہیں کبھی
ہ ایسا ہوا ہے آپ کو بس پتا نہیں ہ
نہیں میں نہیں مانتی ایسا کچھ ہوا ہے نہ ہی میں اگر جی کوئی بول بھی دے تو تو بھی میں وشواس نہ کروں
دیکھیے آپ کی امید اور وشواس توڑنے میں مجھے کوئی خوشی تو نہیں ہوگی پر ہاں امید پر دنیا قائم ہے
دیکھا وہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں
جی جی جی جی جی آپ کو پت ہے مجھے
اسی کی
آپ کو پتا ہے مجھے ابھی فون آیا میری بوا کا اور میں نے اس کو اگنور کیا اب آپ کو پتا ہے اس اس فون پہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے وہ مجھ سے ناراض بھی ہو سکتی ہے کیونکہ آج انہوں نے بہت دنوں کے بعد مجھے فون کیا اور میں نے اس فون کو اگنور کیا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہو سکتا ہے
جی جی حد تک ہو سکتا ہے آئی نو مجھے پتہ ہے ایسی سچویشن جس میں ہوتا ہے یہ سب
ہاں جی ہاں جی جی ہاں جی تو میں آپ سے بات کروں گی کچھ دیر میں ٹھیک ہے میں ان کو پہلے کال کرتی ہوں ٹھیک ہے
چلیے صحیح ہے
چلیے اللہ حافظ
اللہ حافظ